ل اللام وعلیکم السلامھھ میرے بھی ا اب جاناں بھائی ج کھانا وا کھا لیا آپ بت بھائی جان کھانا وا کھا لھ
بھائی جن ہم تو کھائے ہیں دال چاول نیمبو کھسی کا میٹ مرغا کا میٹ انڈا چاول انڈا بریانی یہی سب کھائے ہیں بھائی جن آپ بتیں بھائی جان آپ کیا کیا کھائے ہیں وے ہم کھائے ہیں دال چاول اور شکریہ اب تو بڑا لذیذ کھانا کھائے ہیں نا بھ ہم سے بھی زیادہ لذیذ کھانا کھایا اور بت نا جان اور آپ کا ماتا پتا امی او جان بھائی جان بہن جان سب کھرییت ہاں بھائی جان سب کیت اپ او م جان سب کیت
ہاں بھائی جان ہمارے بھی امی او جان بھائی جان بہن جان سب ہاں بھائی جان ہم کو تو کانا واا بھائی جان میرے گھر پہ رہتا ہے امی جان رہتی ہے ہم ابو جان رہتے ہیں بھائی جان رہتی ہے بہن جان رہتی ہے اور بت ہے بھائی جان ہم یہ تو پسند کرتے ہیں دال چاول انڈا چاول انڈا بریانی چکن بریانی اور بھنڈی کا سبزی کریلے کا سبزی موندنی کا سبزی اور پاپڑ تلوی یہی سب پسند کرتے
ب آپ کھانا پا پندتے نہیں ب ہاں بھائی ب چلیے ہ بک ایک منٹ ہ ہ یہ تو بات ہے م پ نہیں ہ اور بتیا نا آپ کہیں گھومنے وومنے کا سوچے کہ نہیں سوچے چاول روٹی سبزی کیڑا کا سبزی آلو کا بھجیا چکن مٹن یہی سب کھائے اور بتایا بھائی جان آپ سب سے جی کانا آپ کو کون سا لگتا ہے بھ یہاں بریانی لتا ہے
ا تج بولیے ناہ اچھا لگتا ہے باہر لوگ یہ کھانا پسند کرتے ہیں ب ج ہم آپ سے یہی کہیں گے تھوڑا تیز ب
نہیں تو نہیں دے گا وہ ج رہا ہاں آ رہا ہاں اتنا بولیے نا بھائی جان اتنا بولیے گا تو اور ب اور بت نا بھائی جان آپ کو ہاں بھائی جان ہمارے امی بوجن سب کلی تھا بت بھ جان آپ کی امی بوجن سب کلی بب اور بتانا بھائی جان کیا بولے بھائی جان کچ بد ہے میرے گھر پہ رہتا ہے ابھی جان ابو جان بھائی جان بہن جان دادی جان یہی رہتی ہے سب اور آپ بتیں نا بھائی جان آپ کے گھر پہ کون کون رہتا ہے میرے گھر پ رہتا ہے بھائی جان ابو جائب ج دادا جانو پریوار میں آپ کا بہت اچھا پوار ہے نا بائی جانم لوگ ب بتا ہے نا بائی جان آپ کا سننے میں آیا ہے کہ اٹا گنیا ہے
جی بس جان گھر بنوانا نہیںتنا کا دیا ہے بھائی جانس ہزار کا
کیا بازار دس ہزار کا دیا ہے آپ کو جی بھائی جان ب لیا ہے بھائی ج ہیلو بلیے نا بھائی جان ہچ پ کھانا بنانے آتا ہے بھان ہاں بھائی جان میرے کو تو کھانا بنانا آ جاتا ہے آپ کو آتا ہے نہیں آتا آپ کو آتا ہے ن بھ بہتھانا باتے کون کون سا کھا بن وال لے اور مٹنٹڈا ب بج آپ کیا کیا بناتے بھ بھائی جان ہم بھی بنا لیتے اڈا چاول بریانی کسی کا میٹ مرغا کا میٹ اڈا چاول اور پروڑ کا سبزی بھنڈی کا سبزی لوکا کا سبزی کرلا کا سبزی یہی سب بنا لیتے ہم بھی بھائی جان
بارہ اچھا
بھ ہاں بھائی جان بیی کھانا بناتے ہیں اور بھر بھائی جان آپ کو برتن مجنے آتا ہے بھائی جان ہاں بھائی برتن آتا ہے آپ کو پتا ہے برتن برتن میں کواں بھ برتن کڑھائی ہڑیا ت لوٹا گلاس یہ سب اور آپ اھپ لیتےے آپ کیا م لیتے ہیں بھائی جان مج نہیں آنا چاہیے نہیں ہاں بھ ج نہیں ب بہتباد ایسے کون کون سا آم کھ بو کھائے ہیںال مت کھائے ہیں اور دال کھ سب کا سب آ ک بھجن بھ ہم بھی کھائے کشم بو کھائے جردہ کھائے ہیں بیجو کھائے ہیں ملدو کھائے ہیں اور کوول پتم کائے ہیں دسہرا آم کھائے بہت ایسا ن اچھا اچھا آم لذیذ لذیذ کھائے ہیں اور آم کا سیزن چل رہا تھا پچھلے کانچا آ سین چل رہا تھا بھائی جان آپ کی امی جان نا آپ کا چارٹ لگائیے کہ نہیں ہاں لگائیے نا آم کا لیو کا ا کا ہدی کا مرچی کا اور ملی کا بھ ج ملی نہیں پا ہے ٹھنڈی کے سم پتا ہے نا ملی اسے بھ ج ٹھنڈی میں پڑتا ہے ٹھنڈی میں امی تھوڑا گام اگتا ہے نا بھ جان تب لگا دیتی ہے امین اس میں تو
اں ایک کلو ل آتی ہے میری امی ج ایک سے دو کلو کو بھر دیتی ہے ہ د ہاں بھ ملب س جات ہے نا د کھات
آپ آپ کھاتے کہ نہیں بھائی جان م گپھ کیسا لگتا ہے آپ کو بچھاگتا ہاں لیذ تو لگتا ہے اور بت نا بھائی جان سننے میں ہے کہ آپ یہ آ
اتنا کم پڑا ہےاما والے جانا ہے
سبات لھ ہاںاں لٹا لٹا کے تو سنے میں اچھا لگتا تھا پہلے بچپن میں بہت اچھا لگتا نہیں بھائی جان پلنگ پر لوٹا لٹا کے ستے تھے چھت پ یاد بھائی جان بچھؤنا لے کے اس کے بعد
ا کھیلتے تھے بھائی بھ آپ کا شادی ہو گیا نہیں بھ میرا تو شادی نہیں ہو گیا بھ آپ کا شادی ہو گیا
ا ہوگا بھائی ج کویے گا جی بھائی جان ضرور ہمارا شادی ہوتا آپ کو ضرور ہمیں گے اور بت نا نگاہ ہوگا نا بھائی جان گا ج بھائی جان گا ہوگا تو ب آپ کا بھی نہیں گا ہوگا تو بلائیے گا بھائی جان ہمارے سر کو جانتا ہے مز پ کرے گا نہیں اس بات کیجیے بھائی جان اور بتائیے نا بھائی جان کیا یاد پا تھا نا آپ کو موٹر سائیکل آتا ہے چلانےاں بھھل ہاں بھ ج ہم بھی موٹر سائیکل چلا لیتے ہیں ایسے آپ کون کون موٹر سائیکل چلانا پسند کرتے ہیں بھ جان اسپلینڈر اچھا اچھا موٹر سائیکل آپ کو ہکنا پسند کرتے ج میں سے بلیے اس میں سے دو چار کو مطلب نہیں ملتا ہے جنے کے لیے جیسے کھی کبھی م سال میں ایک بار دو بار ایسا ہم کو پسند آتا ا ف یہ سبچھاگتا بھائی جان نھ اور بت نا بھائی جان سننے میں آیا کہ آب آپ کا شادی میں ہو رہا تھا تو کٹ گیا کیا کٹ گیا ہے بھائی جان بھائی جان
ہاں سر
مل خرید ہاں بھائی جان ہے نا م خریدیں گے اس کے بع خریدیں گے ج اس کے بع بولےٹکے با پچ خرید خریدنے کا سپنا ہے با
آپ کا کون کون سا اپنا بھائیان ہماھتا ہے اس کے بعدب دو لاکھ اسی آتا ہے
ہاں بھ یہ نہیں تو بات ہے بہت مہنگا مہنگا آتا ہے موٹر سائیکل سب اتنا پہل ہی سے سستاتا تو ا اب وہ نہیں آتا ہے اب گے گا نا بھائی جان کوٹری والاڑی خریدیں گے ہاں ہاں بھائی جان وہ اسکوٹی بہت اچھا ہے بھائی جان اسکوٹی ہم بھی چاہ رہے ہیں خریدے گا لیکن چلے گا چھ سال اس کے بع نے ہزار دینا پڑے گا گا کہ اس میں ہے نا بیٹری خراب ہوتا دس ن بجے سے سون نہیں دیتا ہے کہ نہیں بھائی ج کتنے میں ملتا ہے بھائی جان ایے وہ دو لاکھ دو لاکھ م ٹھیک ہی ہے بھائی جان مطلب اور بتانا بھائی جان پڑھائی کرتے ہیں ہاں بائدپ ن کیسم پتےک سے پتے با بتے دسویں ککشا میں وس آپ کو کون سا اچھا لگتا ہے بھ جان ہندی انگلش اور سمج بڑا اچھا اچھا چیز آپ کو پسند کرتے ہیں بھائی جان ن کہیں گھومنے وومنے کا سوچے کہ نہیں موتیاری بھائی جان سوچے نا گاند مدن میں گھومنے کا پکڑی چلیے نا بھ جوم چلیے نا آج شام کانے سے چلتے ہیں بھائی جان ضور ب ج گ سم ملے گا کام میں سے سم نہیں ن مل رہا ہے بھائی جان کاموں کرنا پڑے ضروری ہے سب چیز ضروری ہے بھائی جان سب چیز لے کر چلنا پڑتا ہے ایسے یہ چیز لے کر چل
یہ ہے
ے گٹ جائے گا چلے بھائی جان آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا کبھی آ سمے ملے گا تو بھائی جان آپ سے بات کریں گے اپنی امی اپو جان کو میرے طرف سے وعلیکم السلام بول دیجیے گا اللہ حافظ بھائی جان چلیے ہو بے س سی بات